ہلو
کیسے ہو کافی د مبار بات کیاج کال کیا
ہاں میں اچھا ہوں کافی دنوں سے ہم دونوں کہیں بار جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے اور پلان بنتے بنتے رہ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بار ہمیں گمبھیر سے ایک اچھا پریٹن پلان بنانا چاہیے روز کی پڑھائی کام کاج اور ذمہ داریوں سے تھوڑا بریک لینا بھی ضروری ہوتا ہے ویسے تمہارا کیا وچار ہے اس بار اگر تمہیں گھومنے کہیں گھومنے جائے تو کس جگہ چنو گی تم پہاڑ سمندر ایتہاسک استھل یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پرکرتی کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملے
بالکل صحیح تھا ت سچ بتاؤں تو میں بھی کافی سمے سے کہیں گھومنے جانا چاہ رہی لیکن کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کبھی دوست اویلیبل روز ایک ہی طرح کی دلچریا سے کبھی کبھیر تھوڑا سب چاہتا ہے جا پرکرتی کی سندرتا ہو صاف ہوا ہو پہاڑوں کی ہریالیان و مجھے ہمیشہ آکش کر اس لیے مجھے ایسے جگہ جافی لیکن ساتھ ہی مجھے نئی سنسکرتی اور اتہاس کے بارے میں جاننا بھی کافی اچھا لگتا اسی لیے اگر ایسی جگہ ملے جا پرکرتی بھی ہو اور کھیلنے کے لیے ایتہاسکان اور یاتایا
سن کر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایسی جگہ چننا ہمیں ایسی جگہ چننی چاہیے جہاں منورنجن کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کو بھی ملے ادہرن کے لیے جیسے کہ اگر ہم کسی پہاڑی چھیتر میں جائے تو وہاں کی اسھانی سنسکرتی کھان پان اور جیون شیلی کو قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے یاترا کا سب سے اچھا حصہ یہی لگتا ہے کہ نئی جگہوں کو سمجھتے ہیں اور نئے انوبو پراپت کرتے ہیں ویسے کیا تم نے کسی وشش اسھان کے بارے میں سوچا ہے جس جگہ پہ ہم آرام سے گھوم سکے وہاں پہ پراکرتک سندرتا بھی ہو اور اچھی اچھی چیزیں دیکھنے ملے ایسی کوئی جگہ سوچے تھا نے
ہاں میں نے کافی جگہوں کے بار کے بارے میں سوچا ہے جیسے کہ ادے پور جے پور ملالی یا پھر ادے پور میں سندر جیلیں ہیں اور ایتہاسک محل ہے جہاں سے ہم اپنیانی پرمپرا کے بارے میں کافی کچھ سیکھنے کو ملک جے پور میں اتہاس ہے سنسکرتی کا شاندار مشرن دیکھنے کو ملتا ہے دوسری طرف اگر میں منالی اور مینگال کی بات کروں تو وہ پریمیوں کے لیے کافی اچھا آپشن ہے ہوں گے وہاں کا موسم بھی کافی سہونا رہتا ہے لیکن اتم نر لینے سے پہلے ہمیں اپنا بجٹ اور سم کو بھی میں رکھنا
یہ بات بالکل صحیح ہے کسی بھی یاترا کی سفلتا اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ اس کی یوجنا کتنی اچھی طرح بنائی گئی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کتنی دنوں کے لئے جانا چاہتے ہیں اگر دو یا کیول تین دنوں کا سمے ہے تو نزدیکی ستان بہتر رہیں گے لیکن اگر ہمارے پاس ایک سفتے کا سمے ہے تو آرام سے کسی دور کی جگہ کا چن کر سکتے ہے اور بنا جلدی بازی کے گھوم بھی سکتے ہیں پوری جگہ کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں آرام سے گھوم پھر کے آ سکتے ہیں
بالکل صحیح میرے حساب سے ہمارے پاس چار سے پانچ دن کا سمے آدرش رہے گا جس لیے ہم اچھے سے سھ سکتے ہیں اچھے سے جا تک جی
میں یاد کرنا تھا اور واپس آنے کا آنے کے بعد بہت زیادہ ہمیں تھک بھی محسوس اس کے علاوہ ہمیں یاترا کا بجٹ بھی پہلے سے ط کر چاہیے کئی بار لوگ ودٹلنگ یاتا شروع کر ج اور سے زیادہ ہو جائے اس لیے ہمیںٹ ہوٹل کھانا اوریہ جو بھی کام ہم کریں گے اس کا آئیڈیا اپنے پل سے ہی لگانا چاہیے ایک نارملی بجٹ ہمارے مائنڈ میں رہے ج الاؤٹ کیا ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے
ہوں ہاں بجٹ کی یوجنا بنانا بہت مہتوپورن ہے مان لو ہم ٹرین سے یاترا کرتے ہیں تو خرچ کم ہو سکتا ہے اگر دوری زیادہ ہے تو ومان کا وکلپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہوٹل سے ہوٹل چنتے سمے بھی ہمیں دکھاوے کا دھیان نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی سوھایں سرکا اور اسھان دیکھنا چاہیے دی ہوٹل مکت مک پٹک اس استلوں کے پاس ہے تو سمے اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی اور ہمیں آنے جانے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی آرام سے ہم آ جا سکیں گے
ہاں بالکل آج کل آن لائن بہت ساری جانکاریاں اپلبھ ہو جاتی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے جانے سے پہلے اپنا بجٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہم لوگوں کی سیشایں پڑ سکتے ہیں اور ان کے سلاح سے اچھے ہوٹل کھیل سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہوٹل ایسا ہونا چاہیے جہاں صاف صفائی کافی اچھی ہو اور آس پاس امپورٹنٹ سویدھائیں موجود ہ لائک بس ہو وہاں پہ کوئی کار جلی سے اویبل کھانے کی دکانےاں بھی زیادہ سے زیادہ پس ہو یاترا کے دوران آرام دائ رہنے کی ویوستھا کافی ضری ہے کیکہ دن بھر پٹنے کے بعد کو اچھی طریقے سے ریسٹ کرنا کافی امپٹٹ
صیح کہا اب اگر ہم گھومنے کی جگہ کا کی سوچی بنائے تو اچھا رہے گا مان لو ادے پور جاتے ہیں تو جھیلوں کا برمن محلوں کی یاترا اور استانییہ بازاروں میں گھومنا بہت پسند ہے کیونکہ وہاں سے اس شہر کی سنسکرتی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے ساتھ ہی استانییہ ہست شلپ اور پارمپراک وستو بھی دیکھنے کو ملتی ہے
مجھے بھی ایسے اسانی بلاننا کافی زیادہ پسند ہے وہاں لوگوں کا چ اور کی کلا دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو کہ آج کل شہروں میں بالکل بھی دیکھتے تھ اس کے علاوہ مجھے یاترا کے دوران سادین کافی اچھا ہرت کا اپنا کچھ اسپیشل فڈ ہوتا ہے اور اسے چکھنا یاترا کا انو کرنا اور بھی اچھا بنات ہے حالانکہ ہمیں یہ بھی دان رکھ کہ وہ بوجن کافی سوچھ اور سرکشت طریقے سے بنے
ہاں بالکل ایک اور بات ہے جو مہتوپورن لگتی ہے وہ ہے یاترا کے دوران سمے کا صحیح اپیوگ کئی بار لوگ بنا یوجنا کے گھومتے ہیں اور مہتوپورن اسھان دیکھنے سے چوک جاتے اس لیے ہمیں پہلے سے ہی چھوٹی سی سوچی بنا لیتے ہیں کہ کس دن کس کس جگہ کو دیکھنا ہے اس سے یاترا ویوستھت رہے گی اور ہم ادک سے ادھک استھانوں کا آنند لیتے سکیں گے آرام سے ہر جگہ گھوم سکیں گے اور ہر جگہ کے لئے ٹائم بھی بنا رہے گا
بالکل یہ یہ وچار تو کافی اچھا ہے تار لیکن ساتھ ہی ہمیں تھوڑا لچیلا پن بھی رکھنا چاہیے کیوںکہ کبھی کبھی یاترا کے دوران کوئی نئی اور کوئی روچک جگہ کے بارے میں ہمیں پ ل سکتا ہے جس کا دیکھنے کاھی ہمارا من کر سکتا ہے اس میں پورا ک کرم بہت کٹھور نہیں ہونا چاہیے یاترا کا اصلی آنند تو کبھی ہے جب ہم آرام سے ہر پل کا آند
بالکل صحیح کہا مجھے لگتا ہے کہ یاترا کیول جگہ دیکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ یادیں بنانے کا بھی اوسر ہے نئے لوگوں سے ملنا اور ان کی کہانیاں سننا سندر درشوں کا کی تصویریں لینا اور ساتھ ہی بتاائے گئے سمے کو یادگار بنانا بھی یاتا کا مہتوپورن حصہ ہے وہ بک
بالکل کئی بار ٹرپ سے لوٹنے کے بعد سب سے زیادہ خش کچ چھوٹی چھوٹی یادوں کو یاد کر کے دیتی ہے جو ہم نے اس ٹرپ کے دوران اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کا ٹا م کے انوبو کی طرح اس کو ایکسپیرنس کرنا چاہیے ہم پراکرت کا آنند تھے اس سے کچھ نئی چیزیں سیکھیں اپنے سمے کا مت دیے
تو پھر طے رہا کہ ہم جلد ہی ایک اپکت اسھان چنیں گے اور بجٹ تیار کریں گے ٹکٹ بھی بک کریں گے اور یاترا کی یوجنا پوری بنائیں گے اس بار ہم کیول باتیں نہیں کریں گے بلکہ واستو میں اپنے پریٹن کے سپنے کو پورا کریں گے
بالکل میں بھی کافی ایکسائٹیڈ محسوس کر رہ ہوں مجھے وشوس ہے کہ اچھی یوجنا سی تیاری اور سکاراتمک سوچ کے ساتھ یہ یاا ہمارے چی کی سب سے یادگار یاا میں سے ایک ہے چلو آج سے تیاری شرو کرتے ہیںنے پٹک کے اس سندر سپنے کو حقیقت میں بتے ہیں
ٹھیک ہے باقی باتیں کل کریں گے ٹھیک ہے
اکے بائے